ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام الحمد للہ میں ٹھیک ہوں تم سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں میرے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہیں
اور بتاؤ کیسا ہو آج کا دن آپ کا
آج کا دن کچھ خاص نہیں تھا سارا دن پڑائی میں نکل گیا
ٹھیک
آپ کا دن کیسا گزرا
میرا تو اچھا خاصہ ہی تھا
آپ کہاں تھے اچھا ٹھیک
اور
بس ٹھیک بس آج اسکول میں یہی سبکھ پڑھا رہے تھے نشے کے بارے میں کہ نشے کی لت کیسے کیسے لگ جاتی ہے اور آج اسکول میں ایک بچے نے اس پر ایک بہت اچھا ٹاپک دیا تھا سب کے لئے
ٹھیک پھر
کچھ نہیں بس آج سکول میں نشہ اور اسکے نقصانات کے بارے میں ایک سیمینار ہوا تھا مجھےیہ یہ موضوع بہت اہم لکا اسلئے سوچا تم سے اس پر بات کروں
واقعی بہت اہم موضوع ہے آج کل نشہ کی لت دنیا بھر میں ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے اور بہت سے نوجوان اس کا شکار ہو رہے ہیں
بالکل سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ ڈرگ ایڈکشن یا نشے کی لت سے مراد کیا ہے
ڈرگ ایڈکشن سے مراد کسی نشے والی چیز کی اتنی عادت ہو جانا کہ انسان اس کے بغیر اپنی زندگی معمول کے مطابق نہ گزار سکے دھیرے دھیرے وہ اس پر منحصر ہو جاتا تو ہے
ہاں یعنی شروع میں انسان صرف تجربہ کےلئے استعمال کرتا ہے لیکن بعد میں اسکے عادی بن جاتے ہیں
بلکل اکثر لوگ مزاک کیوروسٹی یا دوستوں کے دباؤ میں نشہ آزماتے ہیں لیکن بعد میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے
میرے خیال میں پیر پریشر بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے
ہاں کئی نوجوان صرف اس لیے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے دوست بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ الگ نظر نہیں آنا چاہتے
ہاں سچ میں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ دوستوں کے بات مان کر اپنی صحت اور مستقبل کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں
بالکل اصل دوست وہ ہوتا ہے جو اچھا اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کریں نہ کہ بری عادتوں کی طرف
لیکن حقیقت میں مسائل کم نہیں ہوتے بلکہ اور بڑھ جاتے ہیں
ہاں میرے خیال میں کچھ لوگ ذہنی دباؤ اداسی گر کے مسائ یا ناکامی کی وجہ سے بھی نشہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے غم کم ہو جائیں گے نشا کچھ وقت کے لیے انسان کو حقیقت سے دور کر سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ وہی رہتا تار
نشہ صحت کو کس طرح متاثر کرتا ہے تمہارے تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں
اس کے بہت نقصاناتتا ہے نشہ دماغ دل جگر اور جسم کے دوسرے اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں متاثر ہوتی ہے
ہاں میں نے سنا ہے نشہ یادداشت کو بھی کمزور کر دیتا ہے
ہاں بہت سے افراد کی توجہ اور یادداشت متاثر ہو جاتی ہیں وہ اپنی تعلیم اور کام پر بھی توجہ نہیں دے پاتے
ہاں سچ میں آج کل کے اسٹوڈینٹس کے رزلٹ بھی اس سے بہت خراب ہو گئے ہیں
بالکل نشہ طالب علم کی پڑھائی ڈسپلن اور مستقبل دونوں کو متاثر کرتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ نشہ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے اس میں صرف ایک انسان کا یہ نہیں ہوتا تا ہے
ہاں کئی گھروں میں اس وجہ سے جھگڑے اور ٹینشن بھی پیدا ہو جاتی ہے
ہاں کبھی کبھی معاشی مسائل بھی پیدا ہو ہو جاتے ہیں کیونکہ نشہ کرنے والا شخص اپنی بہت سی رقم اسی عادت پر خرچ کر دیتا ہے
یعنی نشہ صحت کے ساتھ ساتھ می صت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے
بالکل کئی لوگ اپنی نوکری تک کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ ذمہ داری سے کام نہیں کر پاتے
مجھے لگتا ہے کہ نشہ انسان کی شخصیت کو بھی تباہ کر دیتا ہے
ہاں نشہ کرنے والا شخص دھیرے دھیرے اپنے دوستوں گھر والوں اور معاشرے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے
ہاں اور لوگ اس پر بھروسہ کرنا بھی کم کر دیتے ہیں
بالکل صحیح کام بھروسہ حاصل کرنا مشکل اور ہونا بہت آسان ہے بہت
تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے خیال میں نوجوان کو نشے سے بچانے کے لیئے کیا کرنا چاہیئے
میرے خیال میں سب سے پہلے انہیں نشہ کے نقصانات کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے اسکول اور کالجز میں سیمینارس اور اویرنیس پروگرامس ہونے چاہے
میں بھی اسی رائے کی ہوں آگاہی بہت ضروری ہے
ہاں ورنہ کیا والدین کا کردار بھی بہت اہم ہے انہیں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے
ہاں جب بچے والدین سے کھل کر بات کرتے ہیں تو غلط راستوں پر جانے کا امکان کم ہو جاتا ہے
بالکل محبت اور رہنمائی بہت اہمیت رکھتی ہے
اور دوستوں کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے نا
ہاں اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بہت بری صحبت غلط راستے پر لے جا سکتی ہے
اس لیے ہمیں ہمیشہ اچھے اور ذمہ دار دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے
بالکل
تمہیں کیا لگتا ہے کیا اسپورٹس اور صحت مند م یہ سب بھی نشے سے بچانے میں مدد کرتے ہیں
بہت زیادہ جب نوجوان اپنا وقت کھیل کود مطالعہ اور دوسری مثبت سرگرمیوں میں گزارتے ہیں تو ان کے پاس بری عادتوں کے لیئے وقت کم ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے زیادہ کثرت والی ایکٹیویٹیز انسان کو ذہنی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے
ہاں صحیح کہا ایکسرسائز اور اسپورٹس اسٹریس کم کرنے میں مدد دیتی ہے بہت زیادہ
بالکل اگر سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ آگاہی پھیلانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے
لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا پر غلط چیزیں بھی تو تشہیر بھی کرتے ہیں
ہاں اسی لیے ہمیں ہر چیز کو سون سمجھ کر دیکھنا اور سمجھنا چاہیے
جناب آپ کے خیال میں اگر کوئی جنسی لت کا شکار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
میرے خیال میں اس کا مزہ نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی اس سے نفرت کرنی چاہیے اسے مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے
ہاں یہ تم نے صحیح کہا یہ بہت اہم بات ہے
ہاں خاندان اور دوستوں کی حمایت سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کو دوبارہ بہتر بنا سکتے ہیں
ہاں، یعنی ہمیں مسئلے کو سمجھنا چاہیے اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ اس انسان کو دھکے دینے چاہئیں یا اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔
بالکل تنقید کے بجائے حمایت و رہنمائی زیادہ مفید ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ تعلیم بھی نشے کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار ہے
بلاشبہ، تعلیم صرف انسان کو بہتر بناتی ہے۔ اس سے اسے اپنے پیسے کی قدر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
ہاں زندگی میں مقصد ہونا بہت ضروری ہے
بالکل نشہ انسان کو ترقی سے دور اور ناکامی کے قریب لے جاتا ہے
ہاں اس لیے ہر نوجوان کو اس سے بچنا چاہیے
ہاں صحت تعلیم اور کردار انسان کی اصل دولت ہے
صحیح میں آج کی گفتگو سے مجھے نشے کے نقصانات کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی یہ موضوع واقعی بہت اہم ہے اور ہر شخص کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے
ہاں میں چاہتی ہوں یہ چیزیں دوسرے لوگ بھی اچھی طریقے سے سمجھیں اور ان لوگوں کو بھی بتائی جائے جو اس دل دل میں پھنسے ہوئے ہیں
اور میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم سب مل کر آگاہی پھیلائیں اور ایک دوسرے کی رہنمائی کریں تو ہم اس مسئلے کو کم کرسکتے ہیں
ہاں تم نے صحیح کہا ان شاء اللہ اس دنیا میں بہت فرق آئے گی
ہاں اسی چیز سے اس دنیا میں فرق ا
ہاں بہت اچھی گفتگو رہی
جی ہاں مجھے بھی بہت مزہ آیا
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ